کیسی
میں بھی ٹھیک ہوں آپ بتائیں آپ کیسیے ہیں
میں بھی ٹھیک ہوں پر
کسٹرڈ کھا رہی تھی
کیا کھا رہی تھی کسڈ ہاں کسٹرڈ تو پسند ہے مجھے بھی آپ بناتی ہے
ہاں مچو بناتی ہوں نے بنایا تھا کس
اتو ناتیہ
کسٹرڈ بہت سارے فلیور میں آتا ہے کیا بولتے ہیں پستتا فلیور ہے اسٹرابیری ہے وینیلا ہے نارمل تو جناان شرٹ آتا ہے نا یلو وہی بنایا تھا اچھا بنا تھا ہاں بہت ورائٹی سے بنتا پتاہ میں نے تو نارمل بنایا تھا آ
اچھا میں بھی بناتی ہوں ایک طرح سے مطلب وہ بھی اچھا رہتا ہے
اچھا میں بتاتی ہوں پھر آپ بتائیے گا آپ نے کیسے بناا سب سے پہلے دو کو گرم کر لیتے سڈ ایک کوئل آ جائے تو پھر اسی دودھ میں جو اپنا کسٹرڈ پاؤڈر ہے وہ آپ کوانٹیٹی ڈیپینڈ کرتی ہے دودھ کتنا ہے ڈیڑھ لیٹر میں پورا ایک پیکٹ تو چلے جاتا ہے کسٹرڈ پاؤڈر ڈیڑھ لیٹر دودھ ہے تو اس میں ایک پورا پیکٹ چلے جاتا ہے کسٹرڈ کا جو نارمل سائز کا اس کو ڈال کے اس کو اسی میں ڈالتے چلاتے رہے تاکہ لمس نہیں پڑے اسی لیے اس کو الگ سے تھوڑا سا گھول لیتے ہیں کہ اس کی گٹلں نہیں پڑیں لمس نہیں پڑے چلاتے رہو چلاتے رہو پھر وہ ایک بوائلڈ اور آتی ہے تو پھر اس کو سم کر کے تھوڑا سا اچھا تھکونے تک پکا لیتے پانچ ایک منٹ پھر اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں مطلب ٹھنڈا میں سے پہلے ن روم ٹیمپریچر پہ رکھتے ہیں پھر اس کے بعد جب وہ تھوڑا سا کول ہو جاتا ہے تو فریج میں رکھو پھر اس میں سارے فروٹس ڈال دو بنانا ایپل ہے پومو گرینیڈ ہے اور جو مرضی آیا کچھ لوگ تو ڈرائی فروٹ ڈالتے ہیں میں کبھی کبھی اگر ڈرائی فروٹ اویلیبل ہوتے ہیں تو میں ڈرائی فروٹ بھی کٹ کر کے اس میں ڈال دیتی ہ اچھا لگتا ہے کچھ لوگ جیلی ڈال دیتے ہیں سب کی اپنی اپنی چوائس ہوتی آپ کیسے بناتی ہیں
میں تو نا وہ بناتی ہوں کیرمل کسٹرڈ ہوتا ہے نا کیرمل کسٹرڈ اگر آپ نے کھائی کیرمل کسٹر پ بہت ٹیسٹی رہتی ہے سب سے پہلےا ہم لوگ کیرمل بناتے ہیں ا کیامل م س بئی
شوگر کی چاشنی نا
ہاں سب سے پہلے ہم لوگ ہیوی بوٹم ساس پین لیتے ہیں اس میں شکر اور پانی کو میڈیم آنچ میں چلاتے رہتے ہیں
ہاں
جب مطلب چلاتے رہے اوکیجنلی چلاتے رہے جب شوگر تھوڑی سی رچ ہو جائے گولڈن کلر کی اس کا کلر نہیں ملا لکوڈ کو تو اپر چھتی وقت پھر ہم لوگ چولہے سے ہٹا لیں گے اور پھر اس کو نا ایک ڈش میں نکال لیں گے بیکنگ ڈش میںب کسی چیز میں نکال لو اس کو اور اس کو نا مبے جو شیپ آپ کو چاہیے پڈنگ کا جیسے گولے میں چاہیے اسکوائر میں چاہیے اسی مطلب برتن میں سانچے میں اس پوری طرحد بھی گا رہی زیادی تو وہ رہتی ہے
ہاں
اچھے سے چمچ سے پھیلا لیجیے بگل بگل میں نیچے اس کے دیس میں اور پھر رنی اب ہم لوگ کسٹڈ تار کرڈ
جی
بم اور پھر شکر پکا لو اچھے سے کر کر لیا شکر لکھ لو شکر اور پھر ہیٹ کو ہٹا لو اور ھڈا ہو پھر ٹچ کر کے دیکھ لو کتنا گرم ہے پھر ایک سپٹ مکسنگ بال میں انڈے پھیر لیں گے ہم اور ونیلا ایککسٹا کہ آتا ہے نا بوٹلس میں ان دونوں کو اچا اچھے سے ملا لیںے
اچھا
وہ وہ جو گرم دودھ ہم نے کیا تھا نا
ہوں
مطلب گرم دودھ کو ہم لوگ ایگ کا جو مکسچر تیار کیا ہے اس میں ڈال دیں گے اور پھر اس کو نا اچھی طرح سے پٹ چلیں گے
اچھا
طرح سے اس کو پھینٹ لیں گے تو وہ بالکل الگ طرح کا وہ ہو جاتا ہے فنی فو ٹائپ کا
ہوں
اس کے بعد نا اچھے سے پھیٹتے جائیں گے پھیٹتے جائیں گے اور جب تک وہ مطلب میں وہ خریت نہ بن جائے
س فلفی ہاں ہاں
پھر کیا کریں گے ایک وہ لیں گے کاسٹرڈ مکسچر کو نا پھر ہم لوگ ایک جگیا اس میں کیا کریں گے وہ اس میں اچھے سے پیٹ لیا پھر کے بعد اس وہ کسمیٹ کو جو چھان کے رکھا تھا ہم لوگوں نے کیرمل والا ہاں کیرمل تھی نا جو ہارڈ بنائی تھی شوگر کی اس میں ڈال دیں
اچھا
ن کیا بولتے ہیں یا تو آپ بیک کر لیجیے فٹی فٹی فورٹی ف مٹ یا تو اس کے بعد پھر وہ ج بیک ہوتا ہے نکال لیجے س ڈگ سلس پ مطلب تھ ٹ ف ڈ فرٹ آپ پیپری ہیٹ کر کے رکھیے پھر پ کر اس بعدیک ہو جائے گا تو تھڑے س ن میں ج چار گھنٹے رات بھر ر یا تو او ن کٹ کر دیجیے تیسس جس حساب سے کھانا پھر اس کو سرو کرے بہت ٹیسٹی لگتا ہے اتکے تو کیا پؤڈر اب تو خیر ریڈی میڈ بھی آنے لگے ہیں یہے منے بن ڈبے بھی آنے لگے اب تو ریڈی میڈ بنے بنیں ہاں یہ ل ٹی آپ کبھی بنانا ریسیپی یا تو منگا کے کھانا بہت ٹیسٹی رہتا ہے
میں ٹرائی کروں گی
ہاں تو کا
صحیح بنتا ہے جیسے آپ نے پیرمے پوڑ گ ن ہاں کس ٹراف ہوتا ہے ہاں اپن کسے چٹاول
ہاں میں نے کھایا ہے ٹرائفل پوڈنگ تو ٹرل ف ٹرل فوڈنگ بھی بہت مطلب تھوڑی سی محنت لگتی ہے اس میں لیکن اچھا رہتا اس میں فروٹس وغیرہ پڑے رہتے ہیں اچھا لگتا ہے میں نے بنایا بھی ہے
ہاں کبھی کبھی اس میں نہیں کبھی کبھی کیا نا اس میں نیچرل فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں ادر وائز کیا ہے نا یہ کاکٹیل کر کے آتی ہے کین
کیاان
وہ بھی ڈال سکتے ہیں
میری بہن تو کین ہی یوز کرتی ہے اور جلی بھی آتی ہے ریڈی میڈ آتی
انسٹین جیلی
ہاں
میرے پاس بھی ہمیشہ انسٹنٹ جیلی رہتی ہی رہتی ہے
ہاں یہ بھی اچھی بنتی ہے آپ بناتی ہیں
ہاں
میں بناتی ہوں میں بتاؤں گی کس طرح بناتی ٹرائی کرنا سب سے پہلی تو ج ا مکس د وہ جلی پاؤڈر کو ایک بوائلنگ واٹر میں مکس کر لو اس کے بعد پھر وہ پیکٹ ڈال دو اس کے بعد پھر شلو یا شلو ڈش میں یا بوٹم مطلب ٹرائفل بول میں اس کو ریفریج دیک کم جائے اور وہ ٹائٹ ہو جائے پھر کسٹرڈ بنائیں گے مال بول لیں گے ہم لگ اس میں کسٹرڈ پاؤڈر کو ڈیزولو کر لیں گے مطب تین سے چار ٹیبل اون ٹھنڈے دن میں اس کو کرنا پڑتا ہے نا جس سے لمک نہ بنے
جی جی
اور پھر جتنا ملک ہے اس کو سانس پین میں ڈالیں گے اور اس کو نا گرم کر لیں گے دودھ کو پھر اس کے بعد کڈ پاؤڈر وہ شوگر ڈالیں گے سوس پین میں دودھ میں مطلب دودھ گرم ہو جائے شکر ڈالیں گے پھر اس میں کسٹرڈ پاؤڈر ڈال دیں گے اس کو کنٹینر چلاتے لیکن کسٹرڈ پاؤڈر ڈال دو تو تھک تو ویسے بھی ہو جاتا ہے
ہاں صی تھا
کو روم ٹیمپریچر میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے فریج میں نہیں رکھنا کسٹرڈ کو سمپل سے کسٹرڈ بنائیں گے پھر نا لیئر بیس مل بیس بنا نا لیئرس بناتے ہیں اس
ہاں
پ اسپون لے لو رہیڈ یا
ہوں
ہاں اسپونج کے کیک لے لو اس کے کیوبس بنا لو اور پھر اس لیئر کو آپ کو جس باکس میں بنانا ہے
جی
اس نے وہ وہ اسپونج لئرس لگا دو سب سے پہلے بوٹم میں اسپانج کی لئر لگے گی
آپ کیا بیس میں کیا رکھتی ہے میں تو جو بریانی کا کیک ہوتا ہے تو وہ یا تو پھر موٹی والی
کیک رکھتی ہوں جو نارمل کیک کے بے ساتھ ہیں نا وہ الگ سے ملتے بھی ہیں
اچھا نہیں میں تو بٹانیہ کا کیک سیٹ کر دیتی ہوں یا تو پھر بریڈ موٹی والی آتی نہ وہ سیٹ کر دیتی وہ بھی صحیح لگتا ہے اس کے جو کارنر نکال دو بریڈ کی وہ بھی سیٹ کر دو تو وہ بھی اچھے لگتے ہیں
ہاں نہیں یہ بھی اچھا رہتا ہے نارمل سے یہ بھی رہتا ہاں ہاں
وہ سیٹ کرو تو وہ اچھی ہوتی ہے نارمل بریڈ میں تھوڑا سا سالٹی فلیور آتا ہے مگر آپ سویٹ بریڈ یوز کریں نہ تو اس میں چیری اور تھوڑا سا سویٹنیس ہوتا ہے تو وہ ان سب چیزوں کے لیے بیسٹ ہوتی ہے
ہاں تو پھر وہ ڈال دو اس کے بعد جو فر فروٹ جوس ہے نہ جو مطلب جیسے کراتے ہیں اس میں جو جو ہے وہ اوپر سے ڈال دو اس میں جیسے پھر اس کے اوپر فروٹس ارینج ہاں اور پھر اسی میں وہ وہ جو چوب کیا اس نے پھر اسے آپ کو جو بھی ڈالا کین میں تو پائن ایپل بھی رہتا چاہے اور اور کیا رہتا ہے ایپل رہتا ہے اور پیر بھی رہتا ہے فروٹ ڈلے رہتے ہیں اس میں وہ ڈال دو اس کے بعد اس کےاوپر جیلی ڈال دو
ہاں جیلی تو پانچ دس منٹ میں سیٹ ہو جاتی ہے
جلیی سیٹ ہو گئی ہوگی تو اس کو کٹ کر کے ڈال دو اس کے اوپر پھر پھر اس کے بعد کیا کریں گے جب یہ سیٹ ہو جائے گا پھر اس میں نہ کسٹرڈ پورا ڈال دیں گے جیلی اور فروٹ لیر کیوں اچ مطلب یہ دھیان دینا ہے کہ وہ اچھے سے اسپریڈ ہو جائے کی بلی اس کے بعد پھر وہ فریج میں رکھ دو مطلب دو تین گھنٹے کے لیے رکھ دو تین چار گھنٹے کے لیے وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا چل بھی ہو جائے گا اس کو نکالو اور وتھ کریم کاٹ کر اپر سے ڈالو فریشلی اور اس کے ایکسٹرا فروٹ ڈالو ٹوسٹیڈ نٹس ڈال دو تو بہت ہے
جی اچھا لگتا ہے اس میں تھوڑا سا ڈرائی فروٹ بھی ڈال دیتا
ہاں ہاں بٹی چلے ٹھیک ہے نا آپ بنا کے دیکھیں
بناؤں گی جی ٹھیک اوکے اوکے بائے بائے
ہ